ہیلو السلام علیکم آفتاب بھائی جان
وعلیکم السلام اور سب خیریت
سب خیریت آپ بتائیے آپ خیریت میں ہیں
ہاں ہم ہے ہیں اس بھی طرح
او تو کبھی آئیے ادھر بھی تشریف رکھیے ہم لوگ تھوڑا سا پلاننگ بنائے ہیں دو چار لوگ کہیں کہیں گھومنے جانے کے لیے
چالیں گے
ہاں پہلے تو اپنا جو ادھر پلامو چھیتر میں ہے پلامو گڑھوا چھیتر میں جتنا بھی گھومنے والا پریٹن استھل ہے
ہاں ہاں
وہاں جا کر پہلے گھوم لیا جائے یہاں سوچ رہے ہیں سب سے پہلےچک کیچکی سنگم جو ہے نا
ہاں
م نے کیچکی جگہ کا نام ہے ڈال کٹن گنج سے آگے ہے میں نے وہاں کوئل ندی اور اورنگ ندی ملتی ہے بڑا خوبصورت اللہ کے مہربانی سے اتنا س سندرتا ہے قدرت کا اتنا بڑا سندرتا ہے نا وہاں سوچ رہے ہیں جانے کے لیے ہ پھر بیتلا نیشنل پارک بھی جانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک بار گھوم لیا جائے
ہاں ہاں
ہوں اور سوگا باندھ وغیرہ بھی گئے ہیں کبھی سوگا باندھ جل پرپات ہے
نہ جی کہاں گئے ہیں ادھر اتنا گھومے نہیں تھے
سوچ رہے ہیں اپنے امی ابو کو لے کر جو ہے نا
ہاں
اور جائیں کبھی سوگا باندھ جائیں اور بیتلا نیشنل پارک جانے کے لیے سوچ رہے ہیں
ہاں
ہوں ہوں اور پلامو قلعہ بھی بغلے میں نا ہے
ہاں
تب سوچ رہے ہیں کہ پلامو قلعہ بھی چلے جائیں کہ کہ وہاں پہ بھی مانیں ہم لوگ کا پلاموں کا پراچین دھروہر نہ ہے
ہاں ہاں وہاں تو آپ پرانا ہسٹوریکل جگہ ہسٹوریکل جگہ بہت مزہ آتا گومنے میں
ہ وہ ابھی تو فی الحال ہم آگرہ سے تاج انل دیکھ کے آئے ہیں
ہاں
لیکن یاترا بڑا سکھد رہا بڑھیا رہا
ہاں
بس یہاں سے ٹرین سے ڈالٹین گنج سے ٹرین پکڑے آرام سے ریزرو فسل لےے مستی سے چلے گئے اور
ایک بار جائیں گے ہم ہوں دیکھنا کبھی دیکھے نہیں ہے دیس میں ہو کے بھیھی
ہاں م بہت بہت
ہاں
بڑھیا تھا سستے اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں اور زیادہ سستا بھی نہیں اور رہنے کے لیے بھی مان لیجے دو چار دن رہنا ہے تو ہوٹل وٹل بھی م نے زیادہ مہنگا نہیں اور زیادہ سستا بھی نہیں ہوٹل ہوٹل ووٹل بھی مل جاتا ہے
ہاں ادھر تو آرام سے مل ہی جاتا ہے اسی طرح
ہوں آنے جانے کے لیے بھی ٹرین ہے سویدھا ہے یاترا کرنے کے لیے
ہاں ہاں
ہوں کبھی آئیے ادھر تشریف رکھیے ہمارے گھر طرف تو کبھی گھمائیں گے ادھر بھی بہت اور اور سب
ضرور ضرور دلی جائیں گے وہاں تو اور بڑھیا بڑھیا سب مسجد ہے
ہاں
ہاں تو جائیں گے ضرور جانے کے لیے سوچ رہے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ پلاننگ کیے ہیں کہ ایک بار سعودی عربیہ جو ہے نا سعودی عرب مقہ مدینہ چلا جائے
وہاں تک وہاں تو کاموں اچھا اچھا مل جاتا ہے سیلری بھی ادھر شفٹ ہو جاتا ہے مزے آ جائے
لیکن کام کرنے کے لیے جانے کے لیے وہ آپ کو کمپنی کے مادھیم سے جانا پڑے گا وہ بیجا پاسپورٹ کمپنی م بنوا دیتی ہے وہ خرچہ آپ کا آپ کا میرا لگے گا ٹھیک نا لیکن ایسے مکہ مدینہ مان لیجے کہ تیرھ استھل گھومنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے سرکار بھی یہاں کا بھارت کا حکومت جو ہے سو دیتی ہے سبسڈی سبسڈی دیتی ہے ہم لوگ کو
ہاں
تو میں نے وہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے
ہاں ہاں
تو کبھی جا کر گھوم کے ایک بار جیون میں ایک بار جانا چاہیے
ضرور یہ سب تیز تو بہت آتی کن ہے پوتر مانا جاتا ہے نا
ہاں اور بہت وشال ن ہے وہاں م مکا سے مدینہ تک ہاں ہاں جانا پھر اجمیر شریف بھی ہے اجمیر شریف بھی گھومنے گئے تھے ہم تو وہاں ہاں وہاں سے سے میں نے گھوم کر آئے پچھلے ہی سال گئے تھے یاترا بڑھیا رہا اور م نے وہاں کھچڑی کا جو پرساد ملتا ہے نا وہ
ہاں
کافی لاجواب ہے کھچڑی کا جو ملتا ہے
ہاں وہاں تو بہت اچھا م کرتا ہے وہاں درگاہ وہاں پرہ
ہاں اجمیر تو وہ خواجہ معین الدین چشتی کا درگاہ ہے
ہاں ہاں
ہ بگلے میں ہے ادھرے ہی منے تو م نے گھوم ووم کے آنے ونے میں جو ہے نا
ہاں
سے زیادہ خرچ بھی نہیں ہے ملا جلا کے آپ کا کم خرچ میں بھی ہم لوگ آواگمن کر سکتے ہیں یاترا کر سکتے ہیں ٹرین کی سویدھا ہے بارت میں اور کیا چاہیے اور سب بتائیے آپ کا کیا مطلب بجنس وغیرہ سب تو چل ہی رہا ہوگا ٹھیک ٹھاک
ہاں جیسا چل ہی رہا ہے میں الا اللہ کے
ہاں ہاں چلنا بھی چاہیے اور پڑھائی لکھائی پہ بھی دھیان دیتے رہیے
ہاں اس کو دھیان تو دینا ہی پڑے گا نا آ سن رہے الیکشن ہونے والا
اچھا اچھا اچھا
ہوگا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ایکر میں ویکنسی سب بڑیا بڑیا آ گا ان لوگ تھوڑا الیکشن آئے گا تو ابھی نہیں ویکینسی نکلتا ہے تو اس سے
ہاں وہ تو ہے ہی اور اور کھانا پین میں کیا مطلب بشیش کچھ اسپیشل ہمارے یہاں تو شکروار کو بنتا ہے اسپیشل کچھ شکروار کو یہی چکن بریانی بنتا ہے کھاتے
ہاں چکن بریانی تو آ بہتم پسند ہے سب سے فورٹ کانا
ہاں فیوریٹ میرا بھی فیوریٹ ہے اور پولاؤ بھی میرا فیوریٹ ہے
ہوں
ہوں تو پلاؤ ہو گیا پھر سیوئی بھی میرا فیوریٹ ہے
پین ویرا پا تھاا
ہاں اس بار
ہمیشہ کٹ ج پارٹی کرنے کا من ہوتا ہے نا بریانی ا تو پھرٹان چاول
نہ عید کا تہوار آتا ہے نا عید کا تہوار میں ہم لوگ بانٹتے ہیں سوئیاں بانٹتے ہیں ادھر
ہاں ہاں
ہاں س وہی بانٹتے ہیں کھلاتے ہیں لوگوں کو سب کوئی آتے ہیں اور وہ بھی ہے تو ملن کا تہوار ن ہے عید ہم لوگ ملتے ہیں سب سے سارا مانے دو دکھ سکھ بھلا کر ملتے ہیں آرام سے سارا نفرت ختم ہو جاتا ہے تو بہت بڑھیا تہوار ہے ابھی تو اب پچھلے سنڈے کو ہی پلاؤ بنا تھا پلاؤ
ہاں ہاں ہاں
تو سنڈے کو اور سٹرڈے کو کہنے شکروار کو رویوار کو بنتا ہی ہے میرے گھر میں ہوں اور اسپیشل اسپیشل ڈش بنتے رہتا ہے کھانے پینے کا جو ہے نا
ہاں
کب کسی دن مچھلی ہو گیا تو کسی دن انڈا کرڑھی ہو گیا تو کسی دن چکن بریانی ہو گیا کسی دن مٹن ہو گیا یعنی بکرا بھی حلال کرتے ہیں تو بناتے ہیں چلیے چلیے اور سب کھانا پینا سب مست ہے نا آپ کا
سب مست ہے ابھی آئیے گا تب ن گھر آیا نہیں کرتے ہیں تو کہاں سے موقع لے
کہ اسپیشل ایک دم بنائیں گے اس دن ہم لوگ آرام سے چییک ہاں مرغا دیسی مرغا مطلب حلال کریں گے اور بنائیں گے اس کو
ارے ہم سوچ رہے ہیں مٹن بنانیے ہم کو مٹن اچھا لگتا ہے مٹن کھاتے ہیں مرغا یہ سب نہیں کھاتے ہیں کو سھی ل کےے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے پر م اٹنے زیادہ کھاتے مرغا سب کھ ل اپنا ہے
ہاں ا مٹن سے بھی ہم کو جو بڑھیا لگتا ہے نا وہ یہ ہے مچلی ہے روہو چاہے
ہاں مچھلی فرائی کر کے خالی اور نمک ڈال کے مست لگتا ہے
ہاں فرسٹ کلاس لگتا ہے لیکن ادھر جو ہے نا روہو کتلا بہت کم لاتا ہے م نے روہو کتلا کیوںکہ یہ لوگ جلدی وکاس نہیں ن کرتا ہے ٹائم لیتے ہے تو روہو کتلا یہ لوگ جلدی روہو کتلا کا بیج ڈالے گا ہی نہیں تالاب میں پالتا ہے ادھر مچھلی میں ڈالے گا کوملکار ڈالے گا اب ایک دوگو وؤ ہے تو کوملکار میں بھی کانٹا رہتا ہے لیکن روہو کوتلا میں کانٹا اتنا نہیں رہتا ہے
ہاں
تو ادھر اب سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا تالاب کھودوائے ہیں روہو کتلا مچھلی کےول اور روہو ہے وہ کتلا ڈالیں گے بس
ہ اچھا ہے اس کے اس کا بزنس اچھا چلتا ہے کالاں تو بہت پیسہ ہے یہ سب
ہم روہو کتلا بس دوے گو کریں گے ہے تالاب خھودوا لیے ہیں دوگ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اور ہم آرام سے بجنس بھی کریں گے اور اپنا جب مرضی ہوا تب کھا بھی لیں گے
ہم سوچ رہے ہیں ایگ جمینیا میں کھودوا د تالاب ولاب
ضرور ضرور ایک دم روہو کتلا مچھلی کا بزنس ضرور کرنا ہے چاہے جو ہو
مچھلی کا یہ سب کا تھوڑا دیکھ رہےان بار ایک گھرا کے بغل میں نا پورا باؤونڈری ہے نا اسی میں ہم سوچ رہے ہیں
اور اس پہ سرکار بھی بہت لابھ دیتی ہے آپ کو مچھلی کا بیج جو ہے نا سب آپ کو دے دے گی کم دام میں اچھا کوالٹی کا بیج دے دے گی روہو کتلا کا
ہاں ہاں
م نے سرکار بھی سہیوگ کرتی ہے آرھک مدد کرتی ہے کسانوں کو
ہاں یہ سب میں جھارکھنڈ سرک ہے بھی ایکٹیو ہے بزنس میں جس کا وپار کرنا ہے تو
ہاں ہاں ہاں تو وہی سوچ رہے ہیں نا کہ اس بار جو ہے سو ایک دم برہد پیمانے پر ہم روہو کتل کا پیدا کرے منے پالے مچھلی ا ہاں تو یہی سب بجنس ہے اپنا بجنس کرنا ہے اور بڑھیا سے اپنا آگے بڑھنا ہے پیسہ جمع ہو جائے گا تو پھر مکہ مدینہ یاترا پر چلا جائے گا
ضرور ضرور
بنائیں گے ویزا پاسپورٹ بنوائیں گے اور آرام سے نکل جائیں گے
ہاں ہاں
ہوں
آ و جو پاسپورٹ بننے میں تھوڑا دیر لگتا ہے
ہاں دیر تو لگتا ہے تھوڑا ایک دو بار جانا پڑے گا دوڑنا پڑے گا جیسے دلی دلی نہ جانا پڑے گا ہ دوڑنا پڑے گا لیکن ایک بار زندگی میں ایک بار جانا ہے تو ایک بار کوئی د دقت نہیں ہے دوڑ لیں گے
ہاں ہاں ضرور ایک بار تو ج بھیے کریں گے
ہاں ایک بار تو جبے کریں گے چاہے جتنا پیسہ خرچہ ہو جائے ہاں چلیے چلیے اور سب مزے میں رہے ہے نا
ہاں ٹھیک ہے
مست رہیے مزے میں رہیے کھائیے پیجیے ٹائم سے مان لیجیے کہ ہم لوگ کا جو کھانا پینا ہے تو ٹائم سے ناشتہ کھانا پینا سب ہونا چاہیے
ہوں ہوں
کہ اور اور سب م نے چل رہا ہے نا آپ کا سب بجنس پڑائی لکھائی
ہاں سب چل ہی رہا ہے
آپ کے ہ آپ کے ابو آپ کے ابو امی جان سب خیریت ہے نا
سا خریے تھا
چلیے خری ہے رہنا بھی چاہیے تب اللہ حافظ